وعلیکم
السلام علیکم و علیکم السلام-
آپ نے بتانا چاہے نا آپ نے کہا یہ نماز پڑھیں گے پھر ہم بتائیں گے کیسے کرنا ہے-
تو پھر میں نے وہی پی ٹرائی کیا تو کول ہو گئی میں نے اب پھر آپ کو کال بھی- کیا آپ نے فون کہاں رکھا تھا
فون میں نے کمرے میں رکھ کے اس کے پاس وہ جو الیکٹریشین ایا اس کے پاس سیم-
مطلب اتنے ہی ٹائم میں آپ نے وہیں پہ رکھا-
ارے یار میں کیا کہا- فون میرا سائلنٹ تھا ہم تو پاس میں ہی تھے مجھے پتا ہی نہیں چلا-
انہوں نے کال بھی کیا اس نے انہ نے کہاں اٹھاؤ-اٹھاؤ-اٹھاؤ-اٹھاؤ-اٹھاؤ-اٹھاؤ-
نکل گئے سر سہ لے کے- ہوں، ہیلو-
ہوں-ہوں
ہاں تو ہم کیا بات کر رہے تھے ہاں فینی جو ہمارے آپ بتا رہی ہیں- وہ فین بھی ہمارے یہاں بن وہ صبح شہر میں ہم لوگ زیادہ تر بناتے ہیں رمضان میں وہ بھی- دودھ میں ہی بنتی ہیں لیکن وہ سیوائی کی طرح نہیں بنتی- اس کو ما نے سوت فینی کہتے ہیں-
ہوں-ہوں
ہاں اور جو سوائے بتا رہے ہیں سوائے الگ چیز ہے- ویسے آپ کے یہاں ہم نے سنا ہے وہاں شیر قورمہ چلتے ہیں-
وہ کیا ہے
اپ کو نہیں معلوم-
نہ
مجھے بھی نہیں معلوم نام سنا ہے خالی شیرک-
مطلب ہوتا کیسا ہے وہ-
کہتے ہیں جیسے سیوائی کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ اس کو پیا جاتا ہے-
پتلا ہی تو ہوتا ہے مطلب جو فرین ہوتی ہے وہ بھی پتلی ہوتی ہے جو وہ ہوتا ہے وہ بھی پتلا ہے
اچھا
ہ اور وہاں کی کوئی چیز مطلب جو مطلب جیسے مشہور ہو کوئی چیز
ویسے تو ہم کو نہیں لگتے یہاں کی کوئی چیز مشہور ہوگی ویسے باٹی چوکھا کچھ ہوتا ہے
کیا ہوتا ہے
باٹی چوکھا
ھیک ہے ویسے ہم نے دیکھا وہاں ج جب ہم گھومنے گئے تھے تو ہم نے دیکھ ہماں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں رہتی
ہاں وہی تو
آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اچھی چیزیں ملتی ہیں باہر کھانے کے لیے مطلب اگر کچھ بھی نہ کھائے گھر سے بھوکے نکلیں گے تو باہر سے سب کچھ کھا سکتے ہیں
ہاں تو وہاں دیکھیے کز آپ کو بتائیں ہر جگہ کا اپنا ایک الگ کلچر ہوتا ہے ایک الگ جو ہے وہ ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے سمجھ رہ آپ ہوں تو آپ کے ن جو ہے وہ آپ کے یہاں جو کلچر ہے
ہوں
وہ کلچر جو ہے گوشت کھانے والوں کا ہے
ہاں ہاں یہاں تو وہ چلتا ہے
اور گوشت میں جتنے آئٹم بن سکتے ہیں شاید دنیا میں کسی اور چیز کے کھانے میں آئٹم بن سکتے ہوں گے
ہوں ہوں
ٹھیک ہے
ہوں
اور جو آپ لوگوں کی باڈی ہیں
ہوں
وہ گوشت تو ایکسپٹ کرتی
کیا ہے
نہیں ابھی پیمنٹ نہیں اہی ہلو
کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کا
آ ہم لوگوں کی باڈی گوشت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں
ہماری
ہاں
آپ کی
ہم لوگوں کی باڈی اسس طرح گوشت کو گوشت کو ایکسیپٹ نہیں کرتی مطلب اگر ہم گوشت کو جس طرح آپ کھاتے ہیں ویسے کھا لیں گے تو ہمارا ڈائجیشن فیل ہو جائے گا
ویسے ہم نے ویسے ہمیں نے آج آلو اور گوشت ہی بنائے
ہوں نہیں اس کا ریزن ہے نا آپ کے یہاں ٹمپریچر اتنا لو ہے
ہاں ہاں نہیں لو کہاں ہے ابھی تک تو حاھی ہی ہے
ہاں تو اتنا اتنا تو ہمارے یہاں نارمل ہوتا ہے
ہاں وہ بھی صحیح ہے
جتنا ٹمپریچر آپ کے ہیں اس اتنے ٹمپریچر کو ہمارے موسم سرما کہتے ہیں موسم بہار
اچھا
ہوں اور کھانے پینے میں کچھ ویسے خاص تو ہے نہیں ہمارے یہ
یہ آپ کی بری عادت ہے
یہ ہم ہماری ٹھیک ہوتی ہے جانتی ہیں کب جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں
ہاں
جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں یہ ہماری عادت ٹھیک ہو جاتی ہے
ہ کیوں
گھر پہ ہم کو کوئی کام نہیں ہوتا نا کھا کھا کے لیٹے رہتے ہیں وہ گیس ہوتی ہیں
اچھا ٹھیک ہےٹھیک
اپ نے اپنے یہاں نہیں دیکھا ہو ہے بے
ہوں
آپ کے ہاںھ آپ نے ایک بار بھی نہیں دیکھا ہوگا اس طرح کے
مجھے یاد نہیں ہے سب کا
نہیں دیکھا ہوگا ہم کیونکہ باہر جو ہم رہتے ہیں نا
یہ جولائی ہاں جون جولائی نہیں جولائی نہیں مئی دس مئی سے لے کے جون پورا
اچھا
ہوں
دس میں سے لے کے
پورے جون ایک جولائی سے ایک جولائی سے یہ جو ہے کالج اوپن ہو گیا ہوگا
مطلب کتنے ٹائم تک
دو مہینے
ہاں تو یہاں ونٹر وکییشن جو ہے وہ تین مہینے رہ گے
ہ ہ نہیں تو ہمارے یہاں جو سمبر ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے دو مہینے پھر جب بارش آ آ جاتی ہے پھر سمر مطلب گرمی کم ہونے لگتی ہے
دو ڈھائی مہینے یہاں وکییشن ہوتی ہے
ہ لیکن آپ کے یہاں جو ونٹر ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں
ہاں بہت بہت جیسے آپ کے یہاں سمر ہو
اچھا یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے ہم سروائیو کر پائیں گے آپ یہاں سردی میں
ہاں اور کیا اتنا مشکل نہیں ہے اتنا مشکل نہیں ہے اتنا نہیں ہوتا ہے مطلب یہاں ہم لوگ وغیرہ ہوتے ہیں اس ٹائم اتنا بھی مشکل نہیں ہے
تو لائٹ ہوتی ہوگی
ہوتی بھی ہے جاتی بھی ہے لیکن جب سے یہ میٹھا وغیرہ لگے-
ہوں-ہوں
سب سے ویسے نہیں جاتی ہے کیونکہ پہلے تو سورا لوڈ میٹر میٹر
پہلے میٹر نہیں تھا کیا
نہ نہ
پھر تو بجلی کا بل بھی بہت زیادہتا ہوگا-
پہلے
نہیں اب میٹر لگنے کے بعد
ہاں ا کیا پہلے تو یہاں فلیٹ ریٹ تھی میں نے مطلب مجھے یاد ہے مجھے شاید یاد ہے نو سو بھی تھی- کچ گ ر سوب
ہ اور اب-
او اب تو جتنا چلائیں گے اس حساب سے- آتی ہے تو تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار- ہمارے گھر میں اگر دیکھتے ہیں مطلب میرے مائکی میں-
وہاں ایسے ہوتے ہیں مطلب بچے جو ہوتے ہیں وہ اوپر ہی مطلب اوپر جائیں گے تو وہاں ساری لائی جاؤں گ کے جائیں گے فین واں رکھیں گے وہاں تو مجھے لگتا ہے دس ہزار بھی کم ہے-
دس ہزارہ تو ہوگا
میں نے کہا وہاں دس ہزار بھی کم ہے- اور ہمارے یہاں ابھی تھوڑا سا مطلب ہم یہ کرتے ہیں مب جس جگہ بیٹھتے ہیں اسی جگہ-
ہمم
فون کر کے تو اس کا ہمیں تین ہزار چار ہزار اس- کا بھی آتا ہے اور انڈکشن وغیرہ ہم کچھ بھی یوز نہیں کرتے ہیں تب سے-
ہوں ہ نہیں تو ہمارے یہاں ابھی- مطلب ہم لوگ بہت کیئر کرتے ہیں پھر بھی دس ہزار آ ہی جاتا ہے-
نہیں وہاں مطلب بہت لوگ ہوتا-
گرمیوں کے سیزن میں کوئی پچیس چیزہ آتا ہے-
ہاں تو وہ بھی تو ہم بھی کیاس
وہ اے سی کی وجہ سے زیادہ زیادہ بل آتا ہے ہمارے یہاں چار اے سیاں ہیں- ایک اے سی کا نارمل چار ہزار بجلی کا بل تو آئے گا ہی آئے گا-
سی باتات اور کیا-
اور لوڈ لوڈ ہمارے یہاں دیکھی ہے- ایک آٹھ کلو واٹ کا کنکشن ہے اور دو ایک چار کلو واٹ کا ہے ایک تین کلو پندرہ کلو واٹ کا کنیکشن ہے-
ہمارے ہم نے تو گیری وہ گریڈ بنایا ہے ہمارے یہاں تو یہ بی- کوگ کاٹرانسفارمر ہے
اچھا ہ ہاں تو آپ کےاں گیزر اتنے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں-
ڈیزل اسٹیمر
ویسے ویسے ہم آئیں گے آپ کے نا اسٹیمر کا کانسپٹ دیکھیں گے- تو اگر ہم کو پسند آئے گا نا تو اپنے یہاں اسٹیمر لگائیں گے ہم کیونکہ گیزر بہت زیادہ ہمارے اچھے گیزر لگا ہوا ہے- ایک-ایک ادھر دو دو کلوٹ کا ہے-
ہم نے وہاں جو ہم نے نیا گھر لیا اس میں ہم نے کام کیا اس میں ہم نے نیچے گیزر لگائے ہی نہیں-
ہوں-ہوں
بس ایک اسٹیٹیمر بن رہیا
ہوں-ہوں وی صاحب کہ جی سر بہت بڑے بڈ لگ رہا اس کا ان کا ان کا جو ہے ہوں
بس اسی کا پا ہی جاتا ہے-
ویسے اسٹیمر اھی تک میں نے دیکھا نہیں پھر بھی ہم آئ گے آپ دیکھیں گے کیا کانسپٹ ہوتا ہے اس کا-
جو-جو ہمارا پہلا گھر تھا نا- وہ اس میں ہم نے لگایا تھا وہ کوپر کا-
ہوں
لیکن اب جو یہ ہے یہ والا ہے ن والا گار اس میں ہم نے لگایا اسٹیل کا-
اچھا لیکن کاپر میں کہتے ہیں کہ مطلب الیکٹریسٹی کمیز یوز ہوتا ہے-
وہ مج سے نہیں پتا نہیں کہ تو ٹائم لگتا ہوگا نا گرم مطلب اسٹیف تو جلدی گرم جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے-
اچھا نہیں الیکٹریسٹی جب لائٹ کم لے گا تو پھر ظاہر ہے دیر کرے گا- اور الیکٹریسٹی جب نہ زیادہ لے گا تو وہ جلدی ہو جائے گا-
ہ اوکے وہاں پہ ہمیں نہیں اصل میں ہم نے مطلب اس حساب سے نہیں لگایا ہم نے مہنگا دیکھا ہے کیونکہپراج بہت مگو
ہاں کو پرڑ تو بہت-
ہم نے ہاں ہم نے اس حساب سے آج لیا ب تھا تو وہاپر ہی لیتے-
تویمن کتنے کا پڑا ہوگا آپ کو-
یہ مجھے نہیں پتا اسٹیک جو کاپر کا یہاں لگا ہے اس کو تو مجھے- ر ڈیڑھ لاکھ کچھ لگا تھا سم تھنگ ایسے-
کتنا-
ڈیڑھ لاکھ-
وہ کتنا پانی مطلب ایک بار میں کتنا پانی گرم کرتا ہوگا-
وہ مجھے پورا نہیں پتا پتا نہیں شاید چار سو لیٹر کہ پانچ سو لیٹر ایسا ہی کچھ- ج
اچھا-
ج پس میں ہو ہوی-
آپ کے یہاں سردی سردی بہت ہے تو اس لیے جیسے ہمارے یہاں اے سی کا خرچ- جب ویسے اسٹیمن خرچہ کیا ہے-
اور جو نیا والا ہے بھی اتنا ہی بڑا ہے لیکن- ٹھیک ہے ہ ہ
اچھا یہ بتائیے-
ہی
ہاں-ہاں مان لیجیے اس- اوکے ا
کیا بول گ
ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہوگی یہ-
ہاں-ہاں، ہاں-ہاں منتا بس ویا-
اچھا ہ صحیح ہے صحیح ہے
اھی ہ
اچھا ہے ایک چیز ہے ہم نے دیکھا ہے
ہاں
جو لوگ شہر کے باہر رہتے ہوں گے ان کی لائف بہت ٹف ہوگی نا
ہاں اور کیا
اسٹرگل بہت زیادہ ہوگا نا ان کو
ہاں
ان کو اسٹرگل بہت زیادہ ہوگا اپنی لائف میں
کیا ہے مطلب کس حساب سے کس اینگل سے
جیسے لائٹ لائٹ کم ملتی ہوگی اور یہ سب
اچھا میں آپ کو کرتی ہوں واپس کال
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے